ہیلو وعلیکم السلام السلام علیکم خوش نام بتا خریت خوش نام
اور بتائیے عید کی کیسی پیں چل رہی ہیں ہاں سب خریت ہیں سکر ہے سب خریت ہے
اور ابھی ایئر فون لگایا ہو یا فون پہ پ کو فون لگائی ہوا فون پہ اچھا اور ہماری یہ جی کیا ہو گ
ہیلو
جناب آبھی جناب آبھی فرمائیے آپ کیا کہہ رہے ہو
ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے اور سنائیے آپ کیا ہو رہیا ہے آپ کا
پتہ نہیں یار آج ن ایسا لگ رہا ہے آج کل زندگی اتنی مصوف ہو گئی ہے کہ رشتتے داروں سے ملنا کم ہو گیا ہے فون وون کے چکر میں
ہوں وہ تو صی ہے آج کل فون کی دنیا میں سب دیکھتے ہیں
بالکل صحی فرم س رہے ہو آپ نے
کرڑی ہے
بالکل صحی فرمایا صحیح بتا رہے ہو آپ لوگ لوگ رستتوں کی اہمیت کو ہوتے جا رہے ہیں بھولتےا رہے ہیں دیکھ ہیلو
پتا ہے پہلے نا کوئی بھی تیوار کوئی بھی ا کشن وہ ساریے فیملی کے ساتھ منائے جاتے تھے ابھی کیا ہے ابھی تو لوگ اکیلے اکیلے میں ساری چیزیں ساری چیزیں سیلیبریشن کر لیتے ہیں
ا
ہلو
اب تو آکریلیا اکیلے منا رہیا ابھی کوئی
ہوں پہلے توہارا پ پورا خاندان جمع ہو جاتا ایک سات
بو دادا بھائی جان بائی جان سب ایک دم اکٹھے ہو گئے سب اور بننا کیسے اب تو اچ سب کو کو پتا نہیںلتالتا ک سر ب
مجھے نا عید کا تہوار بہت پسند ہے عید پر گھر کا ماحول ہی بدل جاتا ہے چاروں طرف لوگ ہوتے ہیں رشتے دار ہوتے ہیں جتنے بھی لوگ ب اپنے گھر سے باہر کام کر رہے ہوتے ہیں سارے گھر پہ آ جاتے ہیں مطلب ایک طریقے سے گھر
نہیں ا
جناب آپ کی آواز نہیں آ رہی کلیئر
ک نہیں یارے
ہاں آپ کی آواز کم آ رہی ہے ہاں ابھی آ رہی ہے
خب آ رہی ہے اوکے اور
اور تو کچھ نہیں نئے کپڑے میٹھی س ہوئی ہے اور بچوں کی خوشیاں دینے کے لائق ہوتی ہے عید
اور سنائیں
اور سنا ہے اور کیا وہ شوقین بازی آئی ہے اور اپنی ہاں سوانا وانو جی بھی آئی ہیں عید کے تہوار کی وجہ سے وہ ویسے تو سیر میں رہتی ہیں لیکن ابھی گاؤں میں آ گئی ہیں تو ہر منانے کے لیے
اچھا
ہوں ویسے بھی تو کہتے ہیں نا کہ ع صرف توار نہیں ہے بلکہ بہت اور بھائی سارے کا پیغ میں ایک طریقے سے اپنا پیغام نبھانے آئی ہیں
ج چچو ہمارے نیچے والے روم میں وہ بھی پہ
اور بتائیے آپ کے گھر میں کیسی چل رہی ہیں عید ک
گو بھی اب ت ت ہے رہ ہے ایک دم ہوں
اور بتائیے آپ کے گھر میں آپ کے گھر میں کیسیے چل رہی ہیں عید کی تیاریاں
ایک دم اچھی طرح سے چل رہی ہیں رحیم الدین چچو الیاس چچو اور ہمارا صاحب بھائی ہے وہ بھی ابھی بازار سے آ رہا ہے
تو پتتا ہے ہمارے گھر میں نا ہماری امی نے تو تو دو دن پہلے سے ہی پکوان بنانا شرو کر دیا
ہاں ہوتا ہی ہے ہماری امی بھی ہماری سال بنا رہی ہیں ابھی
ہوں
وہ بھی دو دن پہلے آ چکے وہ بھی دو دن پہلے آ چک پدھر
واہ وہ تو بہت اچھی بات ہے بالکل سارے مل کے سجاوٹ کر کروائیں گے صاف صفائی کروائیں گے گھر میں
ہوں بالکل جی ہوت کیا ہو رہیا ہے
اور تو کچھ نہیں بچوں کو بھی عیدی ملنے کا تیار اور انتظار مطلب ایک طریقے سے ایسے انتظار کر رہے ہیں کہ ہاں بالکل بہت انتظار ہے ان کو کہ کبھی دیا ہی کب ہمیں کی طرف سے اپر اپہار ملیں
اور آواز کلیئر آ رہی ہے نا میری
ہاں بالکل ہاں ہاں ہاں بالکل بالکل بالکل صحیح صحی بالکل صحیح
اچھا اور
مجھے بھی نا بس بچپن میں عید کا بہت شوق تھا بہت زیادہ عید کے لیے میں ایسے عیدی کے لیے تو اتنا انتظار کرتے تتھی بہت زیادہ عید ملے گی عیدی ملے گی ہاں جی
اور اور
پتا پتاہ ہے صرف عید ہی نہیں بقرعید کا تہوہار ہمیں قربانی اور انسانیت کا سبق دیتا ہے جیسے کہ جو بک کرا ہوتا ہے نا بکریید ہے ابھی آپ کو بکریید اپنی ٹھیک ہے کیسے بکرا اپنی قربانی دوسری وہ دوسروں کا پیٹ بھرنے میں دے دیتا ہے نا تو وہ ایک طریقے سے انسانیت انسانیت کا سبق سکھا رہی ہے کہ ہم بھی کیوں نہا جب پکرا ہمارا ریلیز جان د سکتا ہے تو ہم بھی تو ایک دوسرے کے لیے جانے سکتے محبت کے ناطے
جی بالکل
تو الل ا ہو گئی رمضان کا مہینہ بھی بہت برکت والا مانا جاتا ہے
ہوں رمضان تو آپ رہتے ہو کیا
ہاں رمضان بھی رہتے ہیں اپن رمضان کا مہینہ وہی تو کہہ رہی رمضان کا مہینہ بہت
ا
برکت والا ہوتا ہے اور کل کل تو ویسے بھی عید ہے ہی آپ کو پت ہی ہے دو دن پہلے سے کیا دس دن پہلے سے مہینوں پہلے سے یا پ اچھا بچیوں کی چھٹیاں ہو ہ اچھا رمضان میں لوگ روزہ رکھتے ہیں نا نماز پڑتے ہیں غریبوں کی مت مدد کرتے ہیں کس ایسے روز ہی اللہ کا شکر بنا رہے روز لوگ ایسے فریاد کریں لوگوں کے لیے
جی جی اور احمد آپ کے گھر کون کون رسیار تہوار پر آتے ہیں
آ م ریاں ہمارے یہاں تو ابھی ہماری خالا ہی بھی ہیں باز بھجی آئی ہوئی ہیں پھپے آئی ہو ہیں بھائی جان بن ہوئے ہیں اور پتہ ہے ہماری خال کے بیٹی کے سوہر بھی آئے ہوئے ہیں
جی اچھا
پینن
مجھے نا اپنے زیادہ دادہ جان کی باتیں آج بھی یاد آتی ہیں وہ ہمیشہ کہہ دی تھے کہ ر کیرلا کی نعمت سے نعمت ہوتی ہیں
اچھا ہاں ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے اس اس اسلی
اسی لیے رش عزت کرنی چاہیے اور
ہ
د دکان نہ ک ت
ہاں توار تو ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ سب کے سھ مل جل کر رہنا چ تو یہ ایک دوسرے کے لیے محبت ہونی چاہیے ایک دوسرے کے دل میں سمان ہونا چاہیے
اور ہم اور غریبوںوں کو ضرورتند کی مدد بھی کرنی چاہیے نا جنی سولنا نہیں کو دا اور لو الی دائ سے ا مج انتی ہو
ہاں ہاں ہاں صحیح کہا آپ نے اور غریب اور ضرورت مندوں کی مدد بھی کرنی چاہیے آپ کے گھر میں ویسے کون بنے
ہمارے گھر میں ہمارے یہاں چاچا چاچا کووبی ماما اور کارا سب آتے ہیں پورا گھر ک یہاں سے بھر جاتا ہے ہ چیز ب کوئی
باز سن کر بہت اچھا لگا ہمارے یہاں بھی بچے خوب کھیلتے ہیں اور بڑے باتیں کرتے ہیں نا تو بچے بار بار پہ خوب کھیلتے ہیں خوب
پیروانہ کو ہوتی ہے
ہاں س بالکل صحیح اللہ کرے ہمارے رشتوں کو ہمیشہ محبت بنی رہے سےے
ہاں عمین اور اور تیوار ہمارے بھیڑ خوشیاں لے کر آئے
اچھا بھائی جان اب اجازت دیجیے پھر ملاقات ہوگی
جی ضرور آپ اپنا خیال رکھنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ
اللہ حافظ اللہ حاظ بیس ہاں چلو بعد میں کرتے ہیں
ہاں